ہلو وعلیکم السلام خیریت سے
یہ خیرت سے ہو
جی فرمائیے
جی اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی
جی بالکل اور کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں ابھی کیا ناشتہ وغیرہ کر کے فارغ ہوا تھا
اچھا بس ہوں ہ
یاد کر رہا تھا میں نے کہ یار اسکول لائف میں کتنے مزے تھے اسکول لائف کیسی نکلی تھی اب ہے نہیں نا وہ لائف یار
ہاں اسکول لائف میں اپنی جیگ بھی بہت اچھی تھی
بالکل بالکل اور آپ کی کیسی تھی اسکول لائف وغیرہ
الحمد للہ بہت مستی سے بھرپور
ہاں یہ پتا ہے اسکول لائف میں مطلب اپنی اپنے ریپبلک ڈے وغیرہ ہوتے تھڈ ڈ ہو کہ تھے تو اپن کتنے مطلب اچار رہتا تھا یار کہ ہم منائیں گے جائیں گے صبح جلدی اٹھنا ہے
ا بالکل اور لڑکیوں کو پت لگی تھام جان رہتا تھا انیں وہ ی کون کی ب چوڑیاں تو میں د تننے ریبنس سب لگا کے بتیں ہمارے کلاس لڑکیاں نا نیکلس بھی پہن آ جاتی تھی بڑی بڑ پھر میڈم سب کو چھڑیا مارتی تھھی ہاں اس پرار ہم سب کو شادی نہیں م تری بہن کی ہاں نیکلیس بھی پہن کراتے ہیں پہن کراتے ہیں کیا ریپبلک ڈے میںسیا آت کیا پندرہ اگست چھبیس جنوری تو بولتے لوگ پھر اس بچاریاں پی بچوڑیاں گوٹھی نیکلس سب ایک بے ت ل پیک کر کے رکھ لی تے م کو بڑی ہنسی آتیی ہوئی پہ پبلک کسی کی شادی تھوڑی نہ جو اتنا جیلری پہن کر آ جاتا مطب ا ا گوار اس ٹائم وہ دیکھ کے بڑی مزہ آتی د چھڑی پڑتی تھیم لوگوں کو
مطلب شوق بھی رہتا تھا انیں بہت شوق رہتا اتنا شادی بھی نہیں کرتی ہوگی جتنا وہ یہاں کرتی
ہاں ٹھ ہے ت میں یہی مہندیاں لگتی تھی میں تو آج تک کبھی نہیں لگی رہی پبلک دی پیا پندرہ اگست میں مہی ہاں جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ان لوگوں کو میں لگا کے دے دیتے تھی مہند لگا دو میں کہاں ج رہا ہے شادی نہیں جا رہی ہے چلو تو بولے ت نہیں نا جھنڈا ہے نا مہندی لوا بھی کتنے اچھے لگتے ہیں
اچھا
سے
بڑکد ن لوگتی مارہار اسکول لائف میں
بہت
اور اب تو زیادہ ندا لڑکوں کا بس ایک ڈریس پہن کے جانی یفارم اسکول اچھاا کیا نہیں ہمارے دونوں ہی تھا پی جی تھا وس پر گرلس بھی کر رہی د گرلس گرلس وغیرہ آتی تھی وہ ان کے تم جام لے کے جات ت ہیں ہمارے تم جام لے کے جاتے تھے
ہاں صحی ہے لڑکوں کا ا توم جام نہیں رہتا کیا ہے یونیفارم پہنے شارٹ بوٹس پہنے گڑی
نہیں ہاں وہ یونیفارم تو پہن کے جاتے تھے لیکن کبھی کوئی پروگرام وغیرہ میں رہتے تھے ڈرامے وغیرہ میں تو رکھے ایک جوڑی کپڑے اور چل دو بس پہن کے وہی کرنا ہے پرفم اور کیا ج جیادہ ہی یہ ت فیس واش لے جاتے رکھ کے
ہاں زیادہ ہی رہتا تھا وہ اچھا لگتا تھا لے کہ
ارے خطرناک
ہم لوگ پڑھتے تھے گورنمنٹ اسکول میں
اچھا اچھا
اب اس میں کیا تھا تو اب جو بھی تھا اردو اسکول پڑھتے تھے ہم لوگ پھر اس میں کیا ہوتا تودا سب ایک ہی جماعت کے مل جاتے تھے ابو کوئی لمٹ تو ہے تین افریل پازن نہ ٹیچر کی نہ اس استاد کی
بالکل بالکل ہاں وہ تو سب یاری دوستی جیسے نباتا ہے
یاری دوستی خطرناک کسم کا بولتے ہمارے سر کی ایک ڈائلگ تھی سڑی ایک ایک میم کی ڈائلگ ت پڑی اولاد ایک سر کی ڈائلگ تھی ہماری ا ال لوک د گت لی اورورات تو ہم لوگ اسی بندے دے کافی پھر میں دونوں ملتی ہوں گی تڑ ہولا گ تو ٹیچر ہے نا کھول جاتی تھی ہمارےوپر غصہ زبان کیت م پیس
تم ٹیچر کی ٹگ کھینچ س ہو دھر میں نے بھی کیا مطلب پرائیویٹ تھا ایٹ کلاس تک تو پھر نائنھ سے کیا بولتے گورنمنٹ جوائن کر لیا تھا تو گورنمنٹ تیں پتاہ کہ نائنتھ کے بعد تو پھر ایسے ہی چلتا ہے تین مہینے پڑھائی ہوتی ہے باقی پھر ایسے ہی جو یہ چلتا ہے
پاص
وہئی تو ہےیرا
نہیں ہم لوگوں نے تو شروع سے ہی ہم نے گورنمنٹ میں بڑری تو اینڈ آف مطلب ہماری ٹویلتھک گورنمنٹ ہوئی ہے لیکن وید مزہ بھی آتا ہے کوئی ٹینشن نہیں رہتی پ
پڑنے س یہچر بھی آد
ہاں اچھا صی ہے
جیسے میم وغیرہ نہیں بلتے تھ ایک تو جو لیڈیز ہوتی تھی انیں باجی وہ بجی کا بھی اپنا ہی کریز تھا باازی چھوٹے سے ہائڈ کے تھے تین فٹ کے اوررو گول تو بچی جات تھے ان کی سائڈ سے سے بولتے تھے تین ساھے تین پٹکے تھے ہو باجی
اچھا ہماری بھی تیار ایک تین تین ساڑھے تین وٹ کی تھی یہ لگ بھگ
وہ کیا ہے ان کے سائڈ میں جا کے ان کی پکچر بناتے تھ ان کے سائڈ سے کھڑے ہو جائے اب وہ تھوڑی ن آک اٹا کے اوپر دیکھے ت ہم لوگ کیا کر رہے ہیں تو بنس نامپتے چھوٹیے ہی کر کے ارے کیا کیس یعنی خطرناک قسب ہوتا توکول مط کبھی ٹیچر پلٹ ج ت نےتا مار پلٹیں گے ہی نہیں بولے اگر وہ پلٹیں گے تو ان کو میں دکھوں گی ہی نہیں بولے کیا کر رہے لڑکیاں سے مزہ لیتی تھی ان تو ہائٹ میں ہو جاتی تھی بڑی کلاس تھی
وہرا مطلب کمی نہا بن
ہاں بالکل مطلب حد سے زیادہ اگر بتاؤ گھر کے لوگ اسٹرک نہیں رہتے تو کیسے رہتے یہ لوگ
ھمم
گھر میں تو کہتی جا نہیں سکتی تنکی
بالکل بالکل
چلی گئی تو گھر والے کلمی آا کے مارتےینے
اس اس اسکول میں ساری کسر نکال لیتے تھے
جیسی کمپلینٹ جاتی کچھکی ایسا ہے کیا سر تو دینا تھا نا ان کو دبئی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ کو تو نہیں ہوگبھی ایزا ایزا ہم لوگ بہت رسپیکٹ فل بچے تھے اسکول میں ہاں
رسپیکٹ فلی سبھی رہتے ہیں یار اور کبھی کبھی تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا تھا کیا بولتے مطلب ایک بچے نے مطلب یہ بدماشی کر دی نا تو اس مطلب ہے نا سارے کرتے تھے لیکن نام صرف ایک کے یاد ہو تھا
تو جو بدماش کرسی کو یاد ہے کہ یہی ہوگا
ہاں بالکل بک کیونکہ جو پوپوولر ہےتا تھاا باقی سب بدمش کر کے بیٹ جاتتے پھر اس کا ہی نم آ تھا سر یار اس نے کرا اب سر بھی مان لیتے اس نے کرا بھائی بدما وہ بچارا بت جاتد بدار
ہمارے اسکول میں نا دو دو ایسے بھائی تھے مطلب وہ پڑھتے ہی نہیں تھے گھر کے تھے اور اسکول کے جسٹ بازو میں رہتے تھے ٹھیک ہے اب وہ اتنے کم وقت تھے کہ جیسی اگر بیل بجی رسسس ت ن تھوڑا سا دس پندرہ منٹ کی اتنی دیر میں وہ کسی اس کی نہیں ایچت بکس نئے ان کے کارڈ بورڈ سب چرا لیتے ٹھیک ہے اب تو گورنمنٹ کل اس پہ تو کچھ نہیں سےا کر سکتے نا ہم ہے نا کچھ
ہاں اس میں تو کچھ بھی نہیں سکتا
تو کیا ہوا وہ کیا کرتے تھے وہ ساری چیزیں غائب کر دیتے اب جیسے بچے آ رہے سر ہماری بک کے بس گجراؤ ہماری قلم نے جرا بابار پین نہیں دیکھ رہے تو دونوں بھائیوں کو لائن سے کھڑا کیا جاتا تھا اورر ایک موٹا رولایا تھا تو وہ کیا کرتے تھے اس گھر نزدیک ہے تو گھر اسکول میں نہیں رکھتے تھے گھر میںل جا کے چپا دیتے تھے پھر ان کو خوب پڑھتی تھی اتنی بھی پڑھتی تھی اتنی بھی کیوں پورے اسکول میں گھومتے تھے پھر بولتے تھے کہ لا ہاں لا رہے وہ نہیں لا رہے ابھی لا رہے جناب ابھی لا رہے پھر بھاگتے ہوئے جاتے تھے سب کا ایڈ ٹو زڈ سامان واپس آ جاتا تھا اتنے خطرہ کسی کے پیسے چھوڑ لیتے پیسے کھائیں گے تو ہم نے کھا لیے بتا اتنی دری میں تو کھا نہیں سکتے نا وہ لیکن کم وقت پسے ہی نہیں دیتے تھے واپس
ارے بچپن بتا بات چوک وغیرہ آتی تھی نا تو وہ بھی لے آتے تھے بیگ میں رکھ رکھ
ارے پٹیچر ہے اتنی کنجوس دو چوک نکالتی تھی نکنے کے لیے کہ مالوڈ
اچھا ارے ہمارے پتا ہے آفس میں رکھی رہتی تھی ان سے کہتے تھے بیٹا چوک لیا ہم ایک چوک جیب میں رکھتے تھے ایک میم کو دیتے مڈ لو
ہاں جیسے ہم لوگ کرنا تھا ایک کیبن بنا ہوا تھا اسکول میں تو وہاں پہ چوکی ڈبے ساری چیز دتی تو جاب کے ایک دو چوک نہیں لے جاتے تھے بچے ایک ڈبے ہی غائب کر دیتے تھے ا نے کتنے کمباخت خطرناک پرانی د تو بتاؤ مار کھان اب دیکھ اسکول کے نا ٹفن کا کیس بتا آتی ہ میں آپ کو اب ہمارے جناب تھے وہ جلدی اسکول آتے تھے نا ٹائم پہ جیسے ساڑ دس بجے ک ٹائمنگ ہوا کرتا تھاا تو اب صبح اٹ کے ضوری تھوڑی ر کہ ہر کوئی نو دس بجے کھالانا کالا
صی ہے
وہاں سے بڑا نا ار آھ لمبا ہوتا ہے اب بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے خاموش بیٹ بہت شپ ہو جاؤ
ٹھیک ہے چلو مجھے بہت اچھا لگا اپنے اسکول لائف کے بارے میں سمجھایا
ٹائم ا اپ
جی انشاء اللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ